ہوا
ہیلو
تو
ہیلو
السلام علیکم ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ الحمد للہ میں کھیریس ہوں آپ کھیری سے ہو
س مد
کیا بولے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں بڑھیا ہوں اب بتاؤ آپ کیسے ہو
جس کیتا ہوں
بس کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں کر رہے
ہاں
اچ
ابھی کہیں جا کر کیا
نہیں
ہاں
کھانا کھا لئے
ہاں کھانا تو بہت پہلے کھا لی ابھی تو چار بجنے والا ہے
ہاں میں بھی تھڈا کھایا ہو
اب تو ر کاتنا لیٹ کیوں
وہ اسکول میں لیٹتے آ رہی
اچھا اسکول پڑھنے کا تھ نا
ہاں
اچھااںہ تین ویج تین ویج چھوٹے ہوتا ہے کیا
ہاں
اچھا اسی لیے لیٹ ہو گیا نا
ہاں
اور بتاؤ ابھی بارش ہو رہا ہے کیا ادگر
ہاں ادھر بارس ہو رہا ہے
اچھا تو اسکول آپ کے گھر سے کتنا دور ہے بارش میں بھیگیا نہیں
نہیں میرے گھر کے یہی دس بارہ قدم سے آگے ہوگا
اچھا کب زیادہ دور نہیں ہے سامنے ہی ہے نا
ہاں سام نہیں ہے
ہاں چلو بڑھیا ج ہے دوور رہتا ہے اس کو بت مشکل ہوتا ہے جانے میں
ہوں
پانی بارش ہو رہی ہے یا پھر زیادہ دھوپ ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے نا جانے میں کہ ادھر سے جائے گا تو دھوپ لگے گا بہت گرمی لگے گا
ہاں
ہاں سامنے یہ تو اچھا ہے نا کہ ج ہی جاؤ جلدی آ جاؤ مطلب
ہاں
اور آج کون سا سبجیکٹ پڑھایا ہے اسکول میں
اس ئیسٹ لے سب پرڑا نہیں
سٹیس لیا آ کیا چلو باٹا اور بولو
ہاں
کیا آپ سو کے لگے اٹھ رہے ہو کیا
کیا بولے
آپ سو کے آوٹو کیا ایسے بول رہے ہو سوکے بھی لگ رہا بول رہے ہو
نہیں
اچھا تو کیا مطلب ایسے مطلب ایسے کون بولتا ہے
کیسا بولنا ہے
ا ایسے کیوں بولتے ہو اچھا سے بولو نا
ہاں
ہاں اچھا سے بولنے کا جیسے مطلب کلیئر سمج آئے ویسے بولو اور بتاؤ کچھ کر رہے ہو کیا
نہیں میں کیا کروں گا
اب کہیں جاؤ گ کیا
نہیں آج نہیں جائیں گے
آج کیوں نہیں جاؤ کہیں آج ٹیوشن و نہیں جا کیا
ٹیشن میں چھٹی ہے
اچھا چھٹی آج تو سنڈے نہیں ہے ون چھٹی کیوں کس لیے ہے
ہمارا ماسٹر کا کیا لگتا ہے وہ پنا وہ اس کا انتقال ہو گیا
ہاں
ہاں
ا اس کو اردو میں کیا بولتا ہے میت بولتا ہے نا انتقال بولتا ہے
ہاں جک
ہاں تو آب آج چھٹی کل سے پڑائے گا نا
ا ہاں
اچھا اور بولو سا میں کیا خیال
چاول آلو کا بھر تھا
چالو کا بارت تو آپ کا فیوریٹ کیا ہے کیا ہے کھانا سیبریٹ میں
الاؤ ہما فیوریٹ ہے
چپ پولاؤ نا
ہاں ہاں
بنییا ب ج اور تب خ مسا امی ابو سب بڑھیا ہے
ہاں ادھر سے ٹھیک ہے
اچھا اور کیا بولتا ہے آپ کا دادی دادا ہے تو ہے ہے نا
ہاں
ہے نا ماشاء اللہ بڑیا بہت لک کا نہیں رہتا اور بتاؤ
ہ
ہلو
ہاں بولو
اور کچھ معلومات بتاؤ جو معلومات میرے کو معلوم نہیں ہے وہ بتاؤ کچھ سکھاؤ
کیا بولے
کچھ بھی بولو
ج نیونو گیم کھیلتے ہوئے نہیں
نہیں وہ سب کیا میرے کو معلوم نہیں وہ سبت وٹ ت میرے کو معلوم بنے ہے
ااںچھا اور ابھی کیا کر رہے ہو
ابھی میں ایسے ہی بیٹھا ہوں
اچھا
ہاں اب کیا کر رہے ہو
میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوں
یہٹ ہاں
بارش ہو رہا ہے تو کیا کریے
بارش ہو رہی ہے وہ ہاںیر ن بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہا ہے ہاں بارش ہو رہا ہے نا
جی ہاں
سمج میں
ہاں
ایک پولٹ سناؤ اردو میں
کیا بولے
ایک پوئٹری سنا ہوں اردو میں آپ کو
سناؤ
سنا رہا ہوں توجہ تھوڑا دجیے گا اب میں خود میں ہی سرخرو ہو جاؤں گا اب میں خود میں ہی سرخرو ہو جاؤں گا اب میں خالق کی مخلوق کے پاس نہیں جاؤں گا
ہاں
اور ایک سنو
سناؤ
بعد میں بعد میں جو کھویا ہوتا ہے اس سے بہتر مل جاتا ہے بعد میں ہی تو القا کی مستحل سمجھ آتی ہے
اچھا
سمجھ آ رہی ہے آپ کو
ہاں
اچھا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ہم سے بولنا اور ایک سنو زخم بہتا ہے بہنے دیجے زخم کہتا ہے پہنے دیجے آپ م دعوع کریں گے مدوہ کی رنگیں دیجیے کریں گے رہنے دیی
ہ
ہم کو نہیں آتا اتنا پوئٹری وغیرہ
ہاں
آپ کو آتا ہے کچھ
نہیں
اپو بین ات
ہوں
آپ اردو تو پڑھتے ہوں گے نا
ہاں
تو اردو لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے
اتنا اچھا نہیں آتا ابھی
شتناچ نہیں آپا نا
ہ ہ
اچھا چلو کوئی بات نہیں آ جائے گا دھیرے دھیرے پڑھتے رہنا سمجھ میں آیا نا اور ابھی گھر میں کچھ دام تو ہوگا نا
نہیں کم نہیں
اچھ
ادھر موسم کیسا ہے
ابھی اگر موسم تو بارش کا ہے بٹ بارش نہیں ہو رہی ہے اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے دھوپ ہوا تھا ایک لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے ابھی کیونکہ بارش کا مہینہ ہے نا
ہ
ہاں ساری کا مہین چلی ہو سکتی ہے
ہ ہاں
اور ابھی کھیتی باڑی کا بھی موسم سیزن ہے نا تو ابھی سب لوگ تو بارش چاہتا ہے کہ بارش ہو
جی کیا
سنج میں آئے نا آ بپ
ہاں
ہاں باری دتا ہے کہ بار اس ا لوگ تو اغیر مےھی کرتا ہے کہ
جی
ہلو
ہاں بولو
ا ل کرتا نہیں کرتا
کیا
کھیتی کھیتی
ہاںر کتی
س آ س
نہیں میرا کرھر
ہاں کیا
ہاں میرا شھولڈر ہےائیچ سنر ہے
کونا آئیتا
کیا بولے
کچھ بول رہا ہے کیا ہو
نہیں ویسے ہی بول
ہاں جی